ہیلو جی السلام علیکم
ہاں جی کیسے ہو کیا ہو رہی ہے ہے ہاں جی فرمائیے کیا حال چال ہے سیر خاندان بھی سارے لوگ ٹھیک ہے نا
ہ
آ ب کچھ نہیں آج کافی سمے کے بعد آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے تھوڑا سوچا آپ سے بات کر لیں جان لیں آپ کے حال چال
تو یہی ہے کہ اب آپ صب شہر گیلی نہیں جاتی
ہاں جی ہم لگ ابھی تک تو نہیں جاتے تھے لیکن ابھی ہمیں لگا کہ ہمیں اپنے سواستھ کا دھیان رکھنا چاہیے تو تھوڑا ابھی ہم نے فٹرائی کیا یہ تاریخ ہے
ارے نہیں نہیں جانا ضروری ہے سرے صبح تو تو یہی ہے کہ کہ آج ہم نہایت پرسکون پااکی جا اور ایسے صحت وقت موجوب پر بات کریں گے جو کہ سیر صبح ہے اور جو انسان جی انسان کو مفت ت میں یہتی قابلاہ اور ذہنی م رت آتا ہے جیسے کہ اس کا نام ہے سیر صبح اور اس کی اہمیت اور اس کی اپادیت کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے
جی جی جی جی آپ نے صحیح فرمایا ویسے تو آج اس آج کے مطلب اس افراتفری میں مشینی دور میں انسان سب ہرک دینے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ قدرت خشن کا ہاں جی جی جی جی بلکہ یہ نا قدرت کا خشن کا مصح نہ ہے اور اپنے بجود کا تاجگی بخشنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے
جی جی جی سبحان اللہ آپ نے کیا درست فرمایا تو یہی ہے کہ ایک شاعر جو ہے اس نے کیا خوب کہا ہے کہ نسیمیں صبح چلتی ہے تو مردہ دلوں میں بھی جانا جاتا
ی یا آپ نے بہت اچھا فرمایا صحی بات
نصیبیں صبح یعنی صبح ہم روز دیکھتے ہیں ٹھنڈی ہوا اور باقی جہ ہوا چلتی ہے جو کہ ہمارے اندر سپا کا سمندر سمیٹے ہوئے ہوتی ہوئے اور جب ہم پوری دنیا کھا کے نسییح ہوتی ہے اور اس سمے جو آپ دیکھتے ہیں کہ پرندے جو ہے چہ چاٹ کرتے ہیں اور جو ان کی جی جی جی اور جو ہم ہمیں سکون ملتا ہے ان کی چہچاہٹ سن کے تو ایک الگ ہی فیلنگس ہوتی ہے وہ اور جی اور سبزی پر ابھی جی چ چا آٹ ہوتی ہے اور سبزی بھر بھی بکری اوس کی بوندیں انسان کے ذہن ہر قسم کو ملال اور کشمکش کو مٹا دیتی ہے
بالکل حک جناب آئیے آج ہمارے سامعین کے لیے سیر صبح کی کالی بھی جسمانی و جہید وفیات تسلی روشنی ڈالتے ہیں ایسے جو ہمارے حیات کو تباہا بنا دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا خیر سیرے صبح بے انمتیا جسمانی وہ جہاں وفا تازگی ایک طریقے سے دیکھا ہوگا نفس اور نظام فن خوش کافی چیزیں ہیں ایسی جو ہماری سحریں صبح جو ہم صبح کی سیر کرتے ہیں اس میں تازی ہوائیں چہکتی ہوئی چوڑیاں صبح کا لال مطلب جو درش ہوتا ہے لالی ایک طریقے سے کافی سندر درش کتنا خوبصورت ہوتا ہے وہ
بالکل تو یہی ہے کہ جی جی تو محترمہ یہی ہے کہ صبح کے وقت فضا میں آلودگی نہ کے برابر ہوتی ہے اور ہوا میں آکسیجن جو ہے مقدار سب سے بیسی ہوتی ہے جب ہم صبح سویرے تیز قدموں سے ٹہلتے ہیں تو جس سے ہمارا جو نظام تن ف گہرے طریقے سے کام کرنے لگتا ہے صاف ہوا جب ہمارے اور جو صاف ہوا ہمارے جو پھیپڑوں کے اندر داخل ہوتی ہے تو جو خون کی صفائی بھی ہو جاتی ہے اور جسم کا ہر کھلایا ترو تازہ ہو جاتا ہے
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے دوران ایک فون اور کل بھیی صحت لے رہے ہیں صبح میں صبح کی جو سیر کیا کردار ادا کرتی ہے مطلب جو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل چھوٹے عمر کے لوگوں میں بھی ہارٹ کی بیماریاں ہو رہی ہیں اور اس بیچ شہر کا ایک تھوڑا سا اپنا ایک الگ جیسے قواعد کہہ سکتے ہیں یا کام کہہ سکتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے
بالکل ہی ہے ایک نایت سج دا سوال ہے جو آپ نے کیا ہے وہ جیسے کہ شر جو کہ ہمارے خون خون کو معتدل رکھتی ہے جب مطلب ہمارا دل مضبوط ہوتا ہے اور خون کا دباب قابو میں رہتا ہے جو افراد تو اور روزانہ باقا یادگی سے ٹہلنے کے کارن ہی ہوتا ہے اور جو مطلب دیکھتے ہیں کہ جو دل کے دورے ہیں آج کل دیکھ رہے ہیں کہ عام ہو چکے ہیں اور وہ بھی مطلب وہ وہ بھی شہر صبح کی وجہ سے ہی کنٹرول میں آ سکتے ہیں اور مجھے کولیسٹرول اس سے گھٹنے لگتا ہے تو یہ سبھی جو ہے شہر صبح کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں اگر شہر صبح ہم کریں تو جو ہارٹ اٹیک یہ ہوتے ہیں کولسٹرول ہوتے ہے تو وہ جو ہے اس کی کنٹرول میں آ سکتی
چہرے پر پورے دن کا ایک خاص
بالکل جی ہاں جی ہاں آپ نے درست فرمایا تو اس کے پیچھے ایک نفسیاتی اور سائنسی حقیقت ہے جیسے کہ سر صوبہ کے دوران دماغ سیروٹونین اور ڈپامین جیسے کہ جو دو ہارمون ہوتے ہیں ان کو خارج کرنے لگے جی جی جی تو انہیں ہم خوشی کے ہارمون بھی کہتے ہیں اور اس ان ہارمونس سے انسان کو مایوسی اور افسردگی اور ذہنی کو سے نجات ا ملتا ہے اور جو پرکرتی کے سائے میں ٹہلنے سے انسان کی تفصیلی
بالکل بالکل ماشاء اللہ بھائی ج نا اپپنے تو بہت اچھا فرمایا کیونکہج چل ویسے بھی بس آپ آپ نے نکالا ہے گفتگو کرنے کے لیے تو بہت ہی اچھی بات ہم لوگ کر رہے ہیں آپ اس میں ایک طریقے سے جی جی جی جی اور سیر صبح کی آداب اور مستقبل میں مزاج ہی
جی
چلی ا کچھ لوگ نا جوش میں آ کر دو دن تو صبح جلدی بیدا ہوتے ہیں مگر پھر دوبارہ کہیلی کا شکار ہو جاتے ہیں اس عادات کو مستقل بنانے کا کیا جابطہ ہے
جی جی آپ نے یہ بات یہ ایک صحیح سوال کیا ہے اور آج کل دیکھتے ہیں کسی ابھی نئے آادت کو ابتدا کرنے کے لیے اجمیر مسمت لازمی ہے شہری صوبح کو پورا سر بنانے کے لیے چل ب یہ ہے کہ کچھ طریقے اپناائے جا سکتے ہیں اس کے بارے میں جی جی تو میں کچھ طریقے آپ کو ادا کر رہا ہوں جیسے کہ وقت مقرر جیسے جی جی تو صبح شادی کا وقت سب سے افضل ہوتا ہے جب نسیمیں سب اپنی پوری آب و تاب میں چلتی ہے اور دوسرا ہوتا ہے من سےف پرن تو جی جی تو اس کے مطلب ٹہلنے ٹہلنے کے لیے ڈھیلے ڈالے نرم جوتے کا ہونا بہت ضروری ہے اس جی اس سے ہوتا ہے کہ ہمارا جو جسم ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور جی جی اور دوسرا ہے رفتار میں اعت دال کیانی شروات میں شروعات کے مدم رفتار سے چلیے پھر اس کے بعد رابطہ رابطہ اپنی کادم جو ہے اس کو بڑھائیے جس کو کہ سائنسی زبان میں برس واک بھی کہا جاتا ہے
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ ہاں کودنستھر ابدٹے تو آلی کد سمائی ن ہمماری آج کی ر پرو پررور گپتگ کا لب دے لباب یہ ہے کہ سیر صب ہے کوئی وقت گزارنے کا مز گلا شوق نہیں ہے بلکہ یہ ایسے لاجواب دوا ہے جو بنا کسی قیمتی ہمیں آپ کو تندرستگ دیتی ہے وہ تندرستی کا ایک طریقے سے خزانہ ادا کرتی ہے
جی جی بالکل کیا آپ نے فرمایا ہے تو یعنی یہی ہے کہ وقت پر سوئیے وقت پر اور مکر کریے اور آ اپنی زندگی کو سب روز سے سنوارنا چاہیے تو یہی ہے اور شر صبح کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بھی بنانا چاہیے تو اس کے بارے میں کچھ اب فج ہیں وہ اسپرد کیے گئے ہیں تو میں ان کو سنانا چاہ جی تو شہر کے کہ آواز جو ہے دس دواؤں کے برابر ہے جو جو اس کے اسن کو پا لیتا ہے وہ عمر ورد توانا رہتا ہے
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے ماشاء اللہ کیا سیر سنایا ہے آپ نےز انا بہت بہت وود منون اور مذکور ہے بھائی جان آپ کی نہایت کی پھنسی مت پیر اور صحت بخص گپتگو کے لیے ہمارے تمام سماہین کا طے دل تھ منومن
سبحان اللہ
جی جی
جی آپ سے بات کر کے اچھا لگا سبا
گ باکس میں اپنا فون نمبر جانے سباق کرنے کے لیے آپ بکل ی آپ نے پہلے کار